ہیلو السلام علیکم جی
وعلیکم السلام اور سنائیے سب خیریت جی جی سب خیریت سے آپ بتائیے آپ خیریت سے
جی جی جی سب خیریت سے ہیں اور بتائیے کیا کر رہی تھی آپ محترمہ
بس بیٹھے ہوئے تھے تھوڑا آج وہی سوچ رہے تھے تھوڑا اج اپنے اس کو لے کے گئی تھی شہزادے کو ڈاکٹر کے پاس تو انہوں نے بتایا کہ کافی وزن بڑھ گیا اس کا تو تھوڑا ورزش وغیرہ کرایا کرو تو بس وہی دیکھ کیس اس کو ورزش اسٹارٹ کروائے جیسا پتہ ہی اپ ورزش کرنا بہت ضروری ہے اج کے ٹائم میں لوگوں کے لیے
جی جی جی کسرت وغیرہ ایکسرسائز جم چلو بچوں کو تو نہیں ہے بڑوں کو بھی مطلب کرنی چاہیے صحت کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے
ہاں
مطلب کافی فائدے ہوتے ہیں سے بیماریاں نہیں لگتی وزن بھی صحیح رہتا ہے جی جی جی جی
ورزش لوگ بچے اج کل کر کے خوش نہیں ہے بچوں کو کہتے کہ نہیں ہمیں نہیں کرنی ہمیں بیٹھنا ہے فون دکھا لو بیٹھے بیٹھے گیم کھلا لو نہیں پہلے بچے جاتے تھے نیچے کھیلنے کے لیے اب بچے باہر کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے
جی اب تو بس گھر پہ بیٹھے رہتے ہے بچے پہلے تو بہت کچھ کھیلتے تھے ہمارے ٹائم میں مطلب اتنا کچھ کھیلتے تھے پکڑن پکڑائی چھپن چھپائی کوکھو مطلب
بھاگتے دوڑتے تھے بچے تو وہ ورزش کا ہی کام کر دیتے تھے
جی جی اسی لیے تو اج کل مطلب ہر کالونی میں مطلب پارک وغیرہ بن بنی ہوئی ہے اب میں دیکا ہوگا تاکہ جولے جوولے وغیرہ بھی لگائے ہیں سرار نے کہ تاک اس اس اوس میں لالچ میں ائے بچے
بچے کسی لالچ میں جائیں وہی ہے نا بچے فون لے کے لیکن اب بچے کہتے ہے فون ہی سب کچ ہے جھولے بھی نہیں جھولنے نیچے جانا ہی نہیں ہے
جی جی جی جی نہیں ہماری ادھر نا بہت بھیڑ لگی ہوتی ہے ہمارے ہمارے گھر کے پاس ہی ہے مطلب شام کو کافی بچے آئے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں جم والے جھولے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ اج کل تو ہر کالونی میں لگا رکھے انہوں نے کہ تاکہ ہا جنہوں نے جم نہیں جانا تو اس پہ ہی کر لو
ہاں صحیح بوس فرما رہے ہیں اپ میں نے بھی دیکھا کئی لیڈیز ہوتی ہیں اپنا صبح صبح نہیںا سکتی وہو
شام کو ٹائم نکالتے جی جی شام کو جات تر مطلب فری ہوتے ہیں لوگ
ہا بئی ہے نہ وہ دیکو جی گھر میں لیڈیز کو بھی اب اتنا تو محنت کا کام رہ نہیں گیا کہ وہ شریر کو اپنے صحیح رکھ سکیں یہی نقصان ہی ہو رہا ہے شریر کا بیٹ
جی جی جی جی موٹے ہو جا رہے ہو لوگ گھر بیٹھے بیٹھے جی جی زیادہ تر نا اج کل بیٹھنے کا وہ بہت رواج چلی گیا بیٹھے بیٹھے سارے کام کرتے ہیں بہت سویدھائیں ہو گئی ہے نا جی جی جی جی جی جی جی
ا گئی ہے ادھر اس کے کر کے اور زیادہ دقت ہوئی ہے بیٹھے بیٹھے جی وہ یہ بھی چالو کر دو لائٹ چالو کر دو گانے چلا دو ٹی وی ان کر دو
جی جی جی جی بہت مطلب غلط اثر پڑ گیا کنا جی ون پہ ہمارے
ہم وہی بچے اج کل کیا موبائل فون پر زیادہ وقت گزارتے ہیں کہ چلو جی یا تو دو گھنٹے فون کے بیٹھ کے وہ ویڈیو سکرول کر لیا اپنا سمے بر بات کر لیا اس کے اندر بچے کھیلنے کے کے لیے جان کو تیار نہیں ہے اب دھو چھوٹی چھوٹی عمروں میں بچے کتنے کتنے موٹے ہو گئے ہیں اور کتنے بیماریاں بچوں کو لگتی جا رہی ہیں ہم
جی یہ نا ہم پہ نربھر کرتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کیسے اس اوس میں ڈالنا چاہیے کیوںکہ اگر ہم ڈال ہم کریں گے تبھی تو بچوں کا بھی انٹرسٹ آئے گا کہ ہمیں بھی کرنا ہے ہم بھی فون لے کے بیٹھے رہے گ بچے تو کہیں ہیں نا کہ یہ بھی چلا رہے ہیں ہمیں بھی چلانا ہے بچے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو صحیح رکھیں گے تو بچے بھی ہمیں دیکھیں گے کیونکہ ان کو بھی ہوئے گا نا کی کیا کر رہے ہیں ہمیں نوٹس کریں گے دیکھیں گے ان کا بھی مط لب اس طرف بہت زیادہ انٹرسٹ بڑھے گا ہمیں بھی کرنا چاہیے ہم اگر بچوں کو کھیل کھیل میں لے جاے پارک میں یا اپنے گھر پہ اگر پارک ہے چھوٹا سا تو اس میں ام میرا کیا ہے اب مطلب ایک ہفتہ ہو گیا ہے میرے بچوں کو کرکٹ کھیلنا پسند ہے میرے شہزادے کو تو میں ہمارے مطلب میرے انڈوز کا اسکول ہے
ہمم ہمم ہمم ہمم
انگلش میڈیم تو اس میں نا ہم نے مطلب کافی بڑا گراؤنڈ ہے تو میں گھر کے سامنے ھی ہے اسکول تو میں روز شام کو لے جاتی ہوں وہ خود ہی کہتا ہے ممی چلو کرکٹ کھیلے پا پا چلو پھر ہم بھی چلے جاتے ہیں اور ہم نے سوچا کہ ہم بیڈمنٹن بھی کھیلا کریں گے ایسے بچے کا انٹرسٹ بھی بڑھتا ہے آگے جا کے کام بھی آئے گا
ہوں صحیح فرما رہے ہیں آپ وہی
اس کو پریکٹس اتنی ہوگی ہے کہ وہ روز ایک بال گم کر رہتا ہے اتنے زور کے شارٹ کو
ہاں نئی نئی چیزوں بہت ضروری ہے بچوں کو کھیلنا کودنا بہت ضروری ہے
جی وہ روز شام کو اپنے آپ ہی بولے گا ہمیں یاد آئے نہا آئے وہ چلو کرکٹ کھیلنے چلو اسکول چلو کرکٹ کھیلنے چلو میں نے کہا چلو اچھا ہے اچھی بات ہے
نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے بالکل بالکل ضروری ہے آج کے ٹائم میں بہت ضروری ہے کھیلنا کودنا چلو کھیلنا کودنا تو جو ہے ہی ہے وہی بچے دیکھو کل نیند بھی پوری نہیں لیتے اسی چکر میں فونوں کے چکر میں وہ بھی دیکھو پھر بچوں کی صحت پہ برا اثر ڈال
جی جی جی جی جی صبح اسکول جانا ہوتا ہے پھر اٹھ نہیں پاتے ہیں
بالکل بس یہ سارا کچھ یہی ہے نا پھر بچوں کی صحت خراب ہوتی ہے اس سے بچے سو نہیں رہے ڈھنگ سے اپنی نیند نہیں پوری لےرے دماغ بچوں کا سویا ہوتا ہے آپ جاگرے ہوتے ہیں
جی جی جی صحیح فرما رہی ہے آپ یہ ہمیں کنٹرول کرنا ہمیں دیکھنا ہے نا کہ ہمیں بچوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے بس ہم فون کم سے چلائیں بچے بھی کم چلائیں گے ہم جم ایکسرسائز وغیرہ کریں میرے بچے تو نا میرے ہسبینڈ جم کرتے ہیں مطلب گھر میں ہی ہم نے نا ایک چھوٹ ا سا روم ہے سارے جم کے وہ رکھے ہوئے ہیں جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں جو سب کچھ رکھے ہوئے ہیں جم کا سامان رکھا ہوا تو وہ کرتے ہیں ساتھ میں میرا بھی کبھی کبھار من کرتا ہے کہ میں بھی تھوڑا بہت کر لی بچے بھی کرتے ہیں چھوٹے چھوٹ ڈمبل اٹھاتے ہیں ان کا بھی من کرتا ہے وہی ہے نا ب بچے بڑوں کو دیکھتے ہیں
ہوں چلو کوشش کریں گے ہم بھی جائیں بچوں کو بھی لے کے جائیں اپنے
جی جی جی جی جی
ہوں یہ ہمیں اپنا یہ اپنا حصہ بنانا پڑے گا اپنے روز کی اپنے روز کے اس میں اپنے اس کو ڈالنی پڑے گی عادت تبھی بچے دیکھیں گے ہمارے ساتھ جائیں گے تبھی
جی جی جی آج کل تو فون پہ بھی مطلب ایپس آ گی ہیں گھر بیٹھے بیٹھے ایکسرسائز کر لو
تھوڑی کر رہی ہے
جی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو
کہاں جی اب ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک
ہاں جی وہی میں آپ سے بول رہی تھی میں نے وہی آپ سے بول رہی تھی میں کہا ہمیں اب یہی میں وہی آپ کی بات سن کے سوچ رہی تھی کی ہم میں بھی اب اس کو اپنی اپنی زندگی کا ورزش کو ضرور اپنا زندگی میں روزمرہ کی ضرورت تیاد کروں گی اس کو اپنےمطلب بچوں کو بھی عادت ڈالوں گی نا خود سے بھی اپنا اسٹارٹ کروں گی تبھی بچے جائیں گے میرے ساتھ کھیلنے مطلب کچھ بھی کوئی بھی ایکٹیوٹی کریں کھیلیں یا چاہے دوڑے بھاگے کچھ بھی کرے بس پسینہ نکلے کسی طریق کا بچ
جی جی جی جی جی جی
ہاں وہی نا ہم لوگ ان کو اس کی اہمیت بتائیں گے ورزش کی تبھی بچوں کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یے بہت ضروری ہے
جی جی جی جی جی وہی بچے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے تبھی تو بچے کرتے ہیں اچھی آتے بری آتے سب بڑوں سے ہی آتی ہے بچوں کے پاس
ہمم یے تو ہے بس ہم بچوں کو بول تو دیتے ہیں کی جاؤ کھیلو جاؤ
وہ خود نہیں جائیں گے جی جی جی جی وہ خود نہیں آج کل ماحول بھی نہیں ہے اکیلے بھیجنا آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں نے ایک اس میں دیکھا تھا کی ایک مطلب ابھی اس کی ماں گئی تھی مطلب ماں بھی تھی اور بچہ بھی تھا ساتھ میں پارک میں ذرا سا دھیان ہٹا ہے ایک سیکنڈ کے لیے اس ماں کا ذرا سا دھیان ہٹا ساتھ ہی بچہ گیاب
بس جی بس یہی بہت ڈر لگتا ہے اسی چکر یہی بہت بڑا آج کل یے بن گیا ہے کی بچوں کو بھیجنے کا اب وقت نہیں ہے بچوں کو کی اکیلے چھوڑ دیا جائے بچوں کو ہاں چاہے لڑکیاں ہوں چاہے پہلے تو جی یے ہوتا تھا کی جے کوئی لڑکیوں کو پہلے زیادہ پریشان کرتے تھے اب تو لڑکوں کو بھی نہیں چھوڑتے کوئی آ جائے چھوٹا بڑا کوئی عمر کا کچھ نہیں لہذ آج کل کے ٹائم میں ہاں جی پہلے تو ڈر لگتا تھا کی لڑ کیوں کو کیسے بھیجے اب لڑکوں کا بھی اتنا ہی ڈر لگ
جی جی جی جی جی جی جی چھوٹے بچیوں کا بہت برا کر رہے ہیں اور یے بھی نہیں دیکھتے کی چھوٹی بچی ہے آج کل تو چوٹی بچیوں کو بھی نہیں چھوڑ دو دو تین تین سال کہ مطلب اتنے مطلب ان میں وہ ہے مطلب غلط بات ہے بہت بگوان سے بھی نہیں ڈرتے یے بھی نہیں دیکھتے کی کسی کسیکا بچہ ہے ان پے کیا گزرے گی جی ڈرتے بھی نہیں ہے جی ڈرتے بھی نہیں ابھی ہمیں سزا ملے گی یا چلو جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ تو یے پیسے وغیرہ دے کے چھوٹ جاتے ہیں آج کل یہی سب چل رہا ہے سب سسٹم بہت خراب ہو چکا ہے
نہیں چلو جی انسانوں تو انسان دیکھو آج کل اب جانور ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے لوگ تو میں نے تو جی اتنا سی نیوز سن رہی ہوں آج کل کے ٹائم میں جانوروں کے بھی ساتھ برا کام کرتے ہیں لوگ آج کل تو اس میں نہیں ڈرلگ ڈر لگتا کہ اللہ دیکھ کھرا ہمیں کیا کر رہے ہم کیا یے اچھے کام نہیں کر رہے ہم
جی جی جی
ہمم
جی چلیے ہمیں تو بس یہی کوشش کریں گے کہ ہم دوسروں کو تو کہہ ہی سکتے ہیں بس اپنے پریوار کو سمجھا سکتے ہیں مطلب مطلب کرا سکتے ہیں خود کریں اور بچوں کو بھی کرائیں بچوں کے ساتھ جتنا ہو سکے کہ زیادہ وقت گزارے تاکہ بچے یہ مطلب جو ایسے اپنے مطلب آج کل تو مطلب دیکھا ہے اپنے بچے پیرنٹس کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہی نہیں ہے یہ فون وغیرہ کی ان چیزوں کی وجہ سے بچوں کو چاہے کھیلنے کے بہانے ایکسرسائز کثرت کے بہانے لے جاؤ ایسے بچے گھلتے ملتے بھی ہے تھوڑا باہر کی مطلب چیزیں دیکھتے ہیں باہر بھی تھوڑا باہر کی ہوا بھی کھانی چاہیے بچوں کو تھوڑا پارک وغیرہ لے جانا چاہیے اگر جم جاتے تو جم لے جاؤ بچوں کو
وہی نا وردش کرانی بہت ضروری ہے اج کے ٹائم میں دیکھو ہر چیز میں اگر بچ بچے کا شریر ساتھ میں صحت اچھی ہے نا ہمیں یاداشت میں پڑھائی میں سب چیز میں دلچسپی بڑھتی یعنی تو وہی ہے نا بچے بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں کرتے بچے یہ شریر بیکار ہو جاتا ہے بالکل ہی تناؤ رہتا ہے بچ بچوں کے اندر وہ لگتا ہے ان کے شریر جب ساتھ نہیں دے رہا جیسے پھر وہی ہے کہ باہر جانے کے جب بچے دوسرے بچے چھیڑتے ہیں نا پھر بچوں کو کہ تو ایسا ہے تیرا شریر ایسا ہے موٹا ہے تو پھر بچے وہ سوچتا کہ باہر جائے نا ہم گھر پی رہے ہے بالکل ہی اپنے آپ کو باندھ لیتے ہے پھر کمرے کے اندر نکل کے خوش نہیں ہوتے بچے ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو